ہلو
السلام علیکم بھائی جان
السلام علیکم بھائی جان
کہیے نا اور سب خیریت ہچھ
ہاں بھائی جین سو
امی ا بولو کیسے ہیں بھائی جانا
وہ بھی ٹھیک ہے بھائی ج آپ اپنا بتائی نا آپ ہاں بائی جان سب ٹھیک ہے
میرا بھی سب خیریت ہے بھائی جان نام ہے وہ لوگ بھی ٹھیک ہے بھائی جان ج ام کا بھائی جان تھوڑا آج طبیعت خراب تھا تو لا کے دیے ہیں دوا تو اب آرام کر رہے وشرام کر رہی ہے بھائی
او کیا ہوا
بھ جن بخار لگےیا تھوڑا گرمی بڑھ رہا ہے نا بھ جن
ہاں
اسی لیے بھائی جان بخار ہو گیا تھڑا ااممی کو للا کر دی ہے دوا تو اب ٹھیک ہ
او کھانا آپ کھا لے
جی بھائی جان کھانا ہو گیا کھائے آج بریانی چ بریانی کھائے بھائی جان پھر سلاد تھا کھیرا تھا اس میں چکندر تھا پھر گاجر تھا پھر اس میں نیمبو تھا ہری مرچ کچھ یک پھر اس کے بعد چٹنی بھی تھی بھائی جان اور کھیرا کا وہ نہیں ہوتا ہے سلاد ٹائپ کا
ہوں
سمجے بھائی جان
ہاں
وہ تھا پھر کرے کا وہ دھ میں دھ جیسا رہتا ہے
ہاں
وہ امی خود سے بنائی ہے بھائی جان بہت اچھا لگ رہا تھا بھ جان کھائے سب ملا کے اس میں کھائے گجب مطلب بہت لاجواب لگ رہا تھا بھائی جان
ا لذیذ تھا نا
جی بھائی جان بہت لذیذ تھا
ہوں
آپ بتائیے نا بھائی جان آپ کیا کیا ہاں بھ جان
ابھی بھائی جان ہم کھانا نہیں کھایا
مطلب بن رہا ہے نا کھانا کیا کیا بن رہا ہے بھ جن
ہ بھائی جان چاول بن رہا ہے دال بن رہا سبزی بن رہا
آپ بنا رہے ہیں کروس کی امیزون بنا رہے ہے ب ج
امی جان بنا لیے بھائی جان ہم کو ابھی تھوڑا نہیں آتا ہے بڑھیا سے بنانا
اور بتائیے بھ جان ادھر موسم کیسا ہے بھائی جان
ٹھیک ہے نہ زیادہ دھوپ ہے نہ زیادہ بارش ہے کل بارش وت تھا تو بھائی جان اور آج تو تھوڑا دھوپ ہے اور مطلب کہ ہوا بھی بہ رہی تھی صبح میں ابھی مطلب کہ موسم انا دھوپ تو ابھی رات ہو گئی ہے تو ہوا اچھی خاص بڑ رہی ہے
اچھا بھائی ج
آپ کی طرف کا موسم کس طرح ہے بائی جان
ادھر کا بھی موسم بھائی جان ٹھیک ہی ہے کل ادھر بھی بارش ہوئی تھی بھائی جان سمجھے
ہاں
اور ادھر بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بڑ رہی ہے آج کا موسم ٹھیک ہے لیکن دو پہور میں بہت زیادہ گرمی تو بھائی جان بہت زیادہ گرمی تھا بھائی ج مطلب حال حالت خراب کر دیا اتنا گرمی تھا بھائی جان
اور بتائیے نا بھ جان کہیں مطلب آب پڑھائی وڑھائی چل رہا ہے ٹھیک س کنائی پا جائے
ہاں بھائی جان چل رہا ہے ٹھیک سے
اور کہیں گھومنے کا ارادہ ہے کہ نہیں بھ جان
نہیں بھائی جان ابھی نہیں ہے بھائی جان آپ کہاں ہے
جی بھائی جان ہم جانے والے ہیں جانے والے ہیں گووا بھائی جان سمجھے
ہاں
گووا کے بیچ پہ گھومنا ہے خوب گھومنا ہے بھائی جان بہت مطلب انجوائے مطلب بہت مزہ آتا ہے گھومنے میں وہاں پہ پریٹک لوگ بھی جاتے بہت پٹکوں کے لیے بہت اچھا جگہ ہے بھائی جان وہ گووا
اور مطلب وہاں پہ پراکرتک سمپدا سے پری پورن جگہ ہے بھائی جان سمجے
ہاں
پراکرتک چیز بہت دیکھنے کو ملتا ہے بھائی جن سوچھ ہوا ہے وہاں پہ واتورن دشت بھی نہیں ہے اتنا کچرا کچرا پہ اتدک دھیان دیا جاتا ہے بھ جان سمجے
ہاں
ہمم وہاں پہ جو کچرا ہے وہ سرک ٹائٹ کر دیا ہے کہ کچرا نہیں پھیلانا ہے یہاں پہ رولس لگایا ہے کہ کہیں پہ بھی کچرا نہیں اسی لیے بھائی جان پریاورن دوشت نہیں ہوا ہو ہوا ہے وہاں پہ
ابھی تو نہیں گئے ہیں بھائی جن لیکن سوچ رہے ہیں جانے کا پلان بنا رہے ہے بھائی جان لوگ کے ساتھ جانا ہے بھائی جن
مطلب کہ اور سب ٹھ ہے ا لو کے بھائی جان لو کے ٹھ ہے سب
جی بھائی جان وہ بھائی جان لوگ بھی ٹھیک ہے
اور کیا گھر میں گھر میں بچے لوگ ہیں کیا بھائی جان
جی بھائی جان جی بھائی جان بچے لوگ ہیں تھوڑا حالا کر رہے ہیں بھائی جان چوپ کرا دیے ہیں اور بتائیے نا بھائی جان اور سب خیریت ہے
ہاں بھائی جان سب خیریت اپنا بت مطلب کہ گووا بھی ایک بھی بار گئے کہ نہیں
جی بھائی جان
گ ہے یا نہیں
گووا ابھی نہیں گئے بھائی سوچ رہے ہیں جانے کا بنا رہے بچار کر رہے ہیں بھائی
او جائیے گا تو اچھی جگہ ہم وہاں پہ بیچ سب ہے
آپ ج آپ گئے ہیں کہ نہیں
ہاں
آپ گئے ہیں کہ نہیں بھائی جان
نہیں بھائی جان ہم ابھی نہیں گئے
وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ا ادھر گاؤں ہے نا تو ادھر کے جیسا ہی ہے گاؤں میں جو ہے پریاورن اتنا دشت نہیں ہو پایا ہے سوچھ ہا آتی ہے اور وہاں پہ بھی پٹکوں کے لیے بہت اچھا جگہ ہے نہ
ہاں
ہاں تو اسی لیے سوچ رہے ہیں سب بھائی جان لوگ جائیں گے وہاں پہ گھومنے انجوائے مطلب بہت
ابھی تو کافی اچھا مطب مل کہ ہوا بری نا بائ جا
جی بھائی جناب ٹھنڈی ٹھنڈی ہا بہ رہی ہے کل بارش ہوئی تھی نا آس پاس میں آس پاس کہ مطلب ایریا میں تو اسی لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہ رہی ہے لن دوپہر میں بہت زیاد گرمیی ہوا ہے بتتاب بھی
ہاں بھائی جان صحی بولے یہاں پہ بھی مطلب کہٹھیک گرمی تو لگ رہا ہے دوپہر میں تو اتنا گرمی لگ رہا ہے کہ کیا کہا جائے
اور بتائیے بھائیین گھر اورنی نرمان کرنے کا سوچ رہا ہے کہ نہیں نیا گھر نرمان کرنے کا
ہم تو نہیں سوچ رہے آپ آپ سوچ رہے کیا بھائی جان
جی بھائی ہم سوچ رہے ہیں بنانے کا نیا نیمن ہوگ گ اورور
سوچ رہا ہے
جی بھائی جان بچار کر رہے ہیں اس پہ
کب تک بنے گا بھائی جان
بنے گا بھائی جان ابھی ایک ڈیھ سال ٹائم ہے بھائی جان ایک ایک ڈھ وورس ٹائم ہے
ا بنوئیےت
بنے کر
ہوں بنوائیے بھائی جان اچھا سے بپ وہاں پہ آگے جو زمین ہے نا بھائی جان گھر بنوانے سے پہلے سبزے بھائی جائے وہاں پہ پیڑ پودا چھوٹے چھوٹے پھول کا پودا یہ سب لگوا دیجیے گا جو جس سے مطلب سندر ہو جائے گی اور جب گھر نرمان کروائیے گا تب کافی اچھا ہو جائے گا
جی پیڑ پودا لگانے کا سوچ رہے ہیں
ہاں بھائی جان لگا دیجیے اچھا رہے گا
جی بتائیے نا آپ مطلب کچھ پیڑ پودے کے نام بتائیے جو لگا سکتے ہیں وہ گھر گھر کے مطلب آس پاس میں
امرود کا پیڑ لگا دیجیے گا بھائی جان دو تین آم کا پیڑ لگا دیجے گا پھر لچی کا پیڑ لگا دیجیے گا پھر گھر کے پیچھے مطلب ناریل کا پیڑ لگا دیجیے گا گھر کے پیچھے اور گھر کے آگے بھی لگا سکتے ہیں بھائی جان اس کے اس کے بعد مطلب کہ تلسی کا پیڑ لگا دیجیے گا پھر ایلو ویرا قطار میں لگا دیجیے
کہ جو آگے والا ہسہ ہے
ہاں
اس کو گروا کر اور وہاں پہ ا شوک کا وہ ریڈی میڈ پینیر ایک نہیں آتا ہے مطلب اد بنا بنایا پینٹ سو کہ ہاں وہیں لگانا ہے آری ہے آری ہے دیوار کی آڑی آڑی لگا دیں گے بھائی جن بہت اور گھر کے جو پیچھے والا ہے حصہ ہے
ہاں بھائی
اس میں سوچ رہے بھائی جان پیڑ پودھا یہ آپ جو بولے ہیں وہ سب لگا دیں گے صحی ہے بھائی جان
صحیح رہے گا بھائی جان صحیح ہے
آ آپ کے گھر کے آس پاس اس میں مطلب پیڑ پودھا ہے کہ نہیں ہے
کا پیڑ لگا ہے وہی دو چار آم کا پیڑ لگا ہے ایک کروآئینی کا مطلب کہ ایک کھٹا کوئی پودھا آتا ہے اس کا پڑ لگایا ایک نیمبو کا پیڑ لگایا بھائی جان اس کے بعد ایک قدم کا پیڑ لگا ہے یہی سب تو لگا ہے بھائی ج
ہوں اچھا ہے بھائی جان
ہم ا یہاں پہ جگہ بہت ہے ابھی اور لگائیں گے بھائی جان ایلو بییرا کا لگا رہے تلسی کا لگا رہے
ہاں ایلو ویرا کا پیڑ بہت مطلب اچھا ہوتا ہے بھائی جان وہ پودھا بہت ب اچھا ہوتا ہے مطلب صحت کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں فیس پہ بھی مطلب چہرے پہ بھی لگا
ہاں اسی لیے تو اسی لیے تو تو مطلب لگا رہے ہے کہ ایلوویرا کو لگا دیں گے لائن سے کافی اور اس کو مطلب کہ روز تھوڑا تھوڑا مطلب کہ جب لگ جائے گا تو آرام سے مطلب کہ چہرہ یہ سب پہ لگائیں گے تو چہرہ بھی ٹھیک رہے گا اور سوف اس کے لیے بھی دیکھنے میں بھی اچھا لگے
جی صحیح بولے ہیں بھائی جان بولے ہیں اس کا بھی اس کا شربت بھی بنتا ہے پھر اس کا چہرے پہ بھی لگایا جاتا ہے تاکہ پمپل نہ نکلے
اب کھائے کیا بھائی جان
جی بھائی جان سربت پیئے ہے بھائی جان
اور چہہرے پہ بھی لگائے بھائی جان بہت مطلب راحت دیتی ہے پمپل سے
ٹھیک ہے بھائی جان چلیے بہت بہت شکریہ سمے دینے کا
بہت بہت خوب شکریہ اللہ
تو